ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا خیریت ہے
الحمد للہ الله کا شکر ہے آپ بتائیے کیسے ہیں آپ
جی میرا بھی سب ٹھیک ہے دعا ہے آپ کا کیا ہو رہا ہے ادھر
کچھ نہیں اسے کیا ہوگا اپ بتایی کھا رہتے ہے اج کل گڑ رہتے
ہاں ابھی تو ندی میں پانی آ چکا ہے تو کرکٹ بھی نہیں ہو رہا ہے تو گھر پہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں ایسے ہی پالتو ٹائم
فالتو ٹائم پاس
جی آپ کا بھائی لوگ اسکول پہ ہے
نہیں آج سیٹرڈے تھا نا امن آ گیا ہے امن کا ائے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور ارشاد اج اسٹاپیج پہ کال کر رہے ہم کو لینے کے لیے بلا رہا تھا ابھی لیکن می اسکوٹی میں تل ہے تو ہم نہیں گئے
او اور محرم کیسا منا
ہم کو تو لگا ہوز میں ہاں
ہم تو پورا سوئے ہوئے تھے مطلب پورا سوئے ہوئے تھے دسویں کو گئے تھے کب چار بجے اٹھے نہا دوا کر کپڑا وپڑا پہنے اور تین دوست لوگ بائک سے نکلے تھے اسی ٹائم ڈائریکٹ ہم لوگ م ملن کرنے گئے تھے ندی پاس مطلب اتنا مزہ نہیں آیا
اس بار سچ میں نہیں لگ جاتا کیا وہ میں ایکمیں ہم تینویں یا چارویں پراانچی سے آئے تھے تو ہم کو سمج ہی نہیں آ رہا تھا سب ہے تین تو پھر چارمی اوپر سے آئے تو پھر بزی ہی تھے میری نان میرری نانیال سے مہمان لوگ ائے ہوئے تھے
جی ہم تو سب نے وہ دن پہاڑی نہیں نہ تھے کربالے وہاں چلے گئے تھے پوکھری
ہاں آپ بس میں نیا دیکھ لیتے ہیں
بہت زیادہ مطلب مزہ آیا وہاں پاس مطلب اتنا بڑا کربلا تھا اوپر سے سب لوگ اتنا بھیڑ مطلب وہاں بھیڑ مطلب رہتا ہے ایک نہیں ہوتا یہ فتح کروایا اپنے اپنا گھر چلے گئے تو ویسا وہاں ویسا وہاں سسٹم نہیں تھا سب لوگ ڈی جے آ رہا تھا آرام سے پورا کمپٹیشن ہوتا تھا وہاں پر لیڈیز کا بھیڑ میلا لگا ہوا تھا پورا میلا میں پورا انجوائمنٹ ہوا پھر اور میرا تو صرف کھانا ہی سوج رہا تھا صرف کھا رہے تھے
کیا کیا کھائے
بہت کچھ تھا وہاں پہ چاٹ تھا انڈا رول تھا فر اور کچھ کچھ تھا کھانے کو مطلب پورا مطلب لائن سے ٹھیلا لگا ہوا ہے
یہاں بھی ڈیزنی لینڈ لگنے والا ہے
ہاں ڈیزنی لینڈ لگنے والا ہے اس کا دس جولائی تک ہی یہ ہو جائے گا کیا بولتے ہیں آپشن کتنا میں بکا کیا کیا ہوا ایا ہا
اسٹارٹنگ میں مجھے اس کا اسٹارٹنگ آپشن پرایز ایٹی فائیو لاکھ رکھا گیا ہے کون خریدی گا اتنا مہنگا اسٹارٹگ پرائز اسکا ایٹی فائیو
ایک آدمی نہیں نا لیتا ہے تین چار آدمی مل کر لیتا ہے ایک آدمی کو لینے پر بھی مطلب طاقت ہے لیکن ہے نا اس میں مطلب مڈر ہونے کا چانس ہونے لگتا ہے زیادہ اس کو سب نا نظر پہ چڑھا لیتا ہے
ہوں
اس سے اسی لیے تین چار لوگ مل کے لیےتا ویسے تو ہر سال تورا راجو ترکی لوگ رہتا ہے گروپ میں مطلب مل کر لیتا ہے وہ تو آپ کے اکیلے بھی خرید سکتے ہوتا ہے لیکن ان لوگ ویسے ویسے نہیں ہوتا ہے اس میں تین چار لوگ مل ہی کے لیتا ہے
ایک ڈیڑھ مہینے کا کوٹہ مل جائے گا ہم کو بورنگ لگے گا پھر ڈیزنی لینڈ من نہیں لگ رہا ہے تو ڈیزنی لینڈ گھومنے کا من ہے تو ڈیزنی لینڈ
ڈیزنی لینڈ اب بنٹی بھی آئی ہے گھومانے کو فری میں
صحیح میں بس ایک کال اور اب تو بہت لوگ ایسے پہچان لیتا ہے مطلب کہ اب تو بہت پہلے کوئی ات نا دیکھا نہیں تھا نا لیکن اب تو میں لگ ملتے ہیں کہ بہت لوگ اب دیکھ کے پہچانے لگے کے اچھا نہیں تو پھر وہ لوگ بھی تو ہے مطلب گھما دیتا ہے
نہیں صحیح ہے اور فری میں گھومنے میں بھی مزہ آتا ہے پیسہ دے کر گھومتے ہیں نا تو اتنا لگ تا بھی نہیں ہے کہ یہ اتنا گھومے ہیں انجوائمنٹ ہی نہیں پتا چلتا ہے
ہم پیسا دے کے کبھی نا گھومے
ہم تو گھومتے ہی نہیں تھے جب میرا جب چشمہ لگا ہے نا تب چکر آنے لگتا ہے اب تو ہی بھیا اپنا اب اپنا ویڈیو دکھائے تھے تو بھی یہاں آئے تھے نا ابھی کچھ دن پہلے
ہوں
تو اسکیو ڈرائیور کچھ ہوتا ہے اسکیو ڈرائیو کچھ اوپر سے گرنے والا جو رسی سے بنا ہوا رہتا ہے اتنا بھیانک تھا نا ان کا ویڈیو مطلب ہم تو ہرٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں اتنا اوپر سے کو دکنا اور اوپر سے
پنچ سو
کیا ہاں ہاں وہی کئے تھے پورا ایک دم پورا اس میں بہانا ہوا تھا اور پورا ڈی ایس ایل آر سے کیمرا والا سات ہزار روپیہ ان کو لیا تھا کو دکنے کا مطلب آپ پورا ویڈیو ویڈیو بنا کر سب کچھ دیا تھا ایڈیٹنگ کر کر
ہاں میرے میں تو طاقت نہیں ہے آپ پھر ڈبلو سنگھ کا بھی دیکھے وہ بھی کیا ہے وہ والا سیم جگہ پہ مطلب اچھا خاصا مطلب اس کا انجوائمنٹ دیکھے
ہاں ہم سب دیکھ تھا ہم جہاں گئے تھے نو راچی میں ایٹ مائچ میں وہاں پہ بنجی انجیکٹر تھا وہ بھی بہت ہیوی تھا نیچے سے رسی باند کے بالکل ویڈیو ڈالے تھے آپ دیکھے تھے میں سنیپ ڈالی تھی
ہم مطلب دیکھے تھے کچھ کچھ ویڈیو اور یہ اسٹوری اسٹوری دیکھے تھے جو آپ لوگ گاڑی چل را تھا تو اس میں گھوم رہے تھے آپ لوگ
ہم اب بالکل چلے رہے تھے جی اب بھی چلے رہے
جی اور وہاں پہ تو راج نے بھی تو گیا تھا
پتا ہے نہ کےجس جئپ میں ہم گئے تھے نا اپنا پورے گروپ کے ساتھ اس دن وہ بھی آیا ہوا تھا بول رہے تم نے پلی بھی تو ہم بولا ہم لوگ ایک ایک ہزار کا پاس بنوائے ہے ہیں ہم لوگ پورا مطلب ایکٹیویٹی کر کے جائیں گے مطلب ایک ہزار میں دس چیز کرنے دیرا تھا تو ہم لوگ ایک ہزار کے پاس بنوائے تھے چھ لوگ تھے چھ ہزار اور پورا بل وہیں کیش پے کیا تھا تو کیا بولتے ہیں ہاں تو وہ بولا نکل نہ نکل نہ ہم بولا ابھی تم لوگ نہیں نکلےگا وہ تم آ جاؤ پھر وہ گیا اور ہم لوگ سے پہلے ہی گاڑی چڑا کے نکل گیا ہم لوگ تو تھے وہاں پہ تو بہت دیر تک
ہاں وہ تو دیکھے اسٹیڈیم میں بھی فری کو جانا دے رہا تھا وہاں تو سب لوگ گئے فوفی لوگ گئے فوفی لوگ بھی گئی تھی شاید ایک بار لاسٹ میں
جی جی آپ کے پھوپھو لوگ گئے تھے اس ہم لوگ کو بھیچانا تھا پھر سامیہ غصہ ہو گئی تھی ابھی ممی لوگ سے کٹی ھوئ ہے اور پھر دیکھتے خیال
بہت مطلب مزہ آ رہا تھا مطلب دیکھے ویڈیو میں بھی مطلب ہم تو اب کچھ لائف میں اتنا انجوائے کیے نہیں ہے نہ آپ گھومے کہیں اور دور دور میرے کو بھی گھومنے کا شوق ہے لیکن پورا فیملی کے ساتھ ویسے نہیں دوست لوگ کے ساتھ میرا تو اتنا کوئی دوست ہی نہیں ہے کہ مزہ آئے گا
اچھا اس کاریا کے بارے میں بتائیے یہ کیسے کال کنیکٹ کر رہا ہیں
کیا
کال کاریا یہ کال کیسے کنیکٹ کرنا ہے
کچھ نہیں بس آپ کا نمبر کاپی کرنا ہے اور پھر اس میں ڈالینگے پھر ہم کاریا ہی ایپ سے کال کیا آپکو وہاں ریکارڈنگ چالو ہے ریکارڈنگ جا رہا ہے اس کے پاس جو بھی ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں
یا تو پھر وہ ڈٹ بارہ منٹ گیارہ منٹ ہوگئے ہم ادھر سے کال کٹ کریں گے پھر ہم لکھ دیں گے میرا کول سفل رہا پھر اس کو سبمٹ کر دیں گے
وہی ایسا کتنا کال کرنا ہے آپ کو
ابھی تو پانچ دیا ہے پھر اس کے آگے پتا نہیں کتنا ٹاسک دے گا مطلب ہارڈلی ہارڈلی تیس یا بیس دیگا یہ
اور ہم کون سے
کیا چی کون سا نمبر سے
مطلب آپ ہم پانچ پانچ کال کر نے کے لیے تو اب ہم کو کون سے نمبر پہ کال کیے ہیں
ابھی میں نے دو لوگ سے کر لیا ہے پھر آپ جو بھی نمبر دیے تھے اس سے میں نے کال کیا جو ابھی واٹسپ میں بھیجے تھے آپ
آپ کا آواز تھوڑا فس رہا ہے تھوڑا صحیح جگہ پہ ائیے نا
ہیلو ہیلو
ہیلو
جی ابھی آیا
آرہا ہے نہ
نہیں ابھی تھوڑا تھوڑا فس را ابھی آیا آ رہا ہے جا رہا ہے آواز
فائبر کے نیچے ہیں بلڈنگ تو اتنا اسپیڈ میں فائبر چل رہا ہے اس میں پرابلم نہیں ہے
اچھا اچھا
اور کھانا وغیرہ بن گیا
ہاں بن گیا ہوگا ہم کو نہیں پتہ ممی بناینگی مطلب ہاں بن گیا ہو گا بنی سب
کھانا بن گیا مطلب ام امن کو تو دیکھئے ڈرائیونگ کرنا ماشاء اللہ بہت اچھا سیکھ گیا لیکن لیکن میرے کو پچھ نہیں رہا ہے میرا ایک گل تی ہوا شادی مجھ کو میسج کر کے بولے لیکن زیادہ دگرر ہم میسج میں سب کو بولے تھے جی
واپس
جی افسر افسر کو تو پیسہ ہم کچھ دیے تھے تو اس سے پیسہ لینے کے لیے کول کیا تھا اس سے اسی وقت ہم اس کو بولے تھے وہ چیز
تھوڑا آواز پھس رہا ہے آپکا تھوا دیکھ لیجیے تھوڑا
کیا بولے تھے آپ
آپسر کو جیسے نا پیسہ باقی تھا نا مطلب ہم اس کو دیے تھے تو پیسہ ہی کے لیے ہم کال کے تھے تو اس ٹائم اس کو کال پہ بولے تھے دعوت کے لیے اس پہ سر مطلب سوچا کال کیا تو بول ہی دیتے ہیں ڈائریکٹ اور ام امن کو بھی تو ہم ایک دفعہ میسیج نہیں تین دفعہ کیے تھے وہ ڈائٹ اپنا ابو بھی گرا دے رہا تھا کہ میرے ابو ہیں نا نہیں آنے دیں گے نہیں آنے دیں گے ایسے کر رہا تھا بولے کہ پاپا کو کیا اس میں ہے بس اسلئے ابو کو بولا شادی میں سے آ رہے ہیں
آواز تھوڑا پھنس رہا ہے آپ کا
ہیلو
کیاچھی
پورا آواز آپ کا ہے نا پھس رہا ہے
ہیلو
ایک سیکنڈ ہوگا
جی
ہاں مجھے اور نومی تجا وجا کیسا نکلا تھا
نومی کو تازیہ نکلا وہ بھی مطلب ہم بولے نا محرم میں سو گئے تھے مطلب دو بجے تک ویٹ کیے ہم ٹھیک ہے نا دو ایک بجے تک ویٹ کیے کہ گول نکلے گا تو ساتھ میں چلیں گے لیکن دیکھے کہ ڈرائیور ہے نا اپنا گھر چلا گیا تھا پندرہ کلو میٹر دور اس کا گھر تھا تو وہ اس کو پتا نہیں تھا کہ نومی کو جلوس نکلتا ہے رات کو
ہوں
تو اس کے آنے میں اس کا ایک گھنٹہ وقت ہو گیا تھا ٹھیک ہے آنے میں
ہوں
تو پھر آنے میں اس کا ایک گھنٹہ وقت ہوا تو پھر ہم لوگ انتظار کرتے کرتے ہم تھک گئے لاسٹ میں بولے کہ چلو آصف ہم لوگ اپنے روم میں چلو سوتے ہوتے ہیں پھر یہاں آئے تو ہم نے تین چار دوست لوگ روم میں ائے فری فائر کھیلتے کھیلتے تین بج گیا پھر دیکھے کہ جلوس نکنے والا ہے تب بھی نہیں گیا ہم بولے کہ ارے اب میرے پہ طاقت نہیں ہم چلے سونے کولر وغیرہ پورا مست میں دم پورا مست میں دم چالو تھا سب سو گئے لائن سے
اس بار تو ہم لوگ کو بھی بہت آرام رہا پاپا جنریٹر لگوا دیے تھے
جی
مست ڈیزل بھی پیٹرول بھی آ گئے تھے اور ڈیل پہلے کا میٹیھی تیل بھی تھا اور ڈیزل بھی منگوا لیے تھے مست چلا ایک دم دس
آصف ہم تو آصف گھر میں ہم لوگ انوائٹر لو گیا تھا نا تو آ آصف گھر انوائٹر کولر وغیرہ چالو کر کر ایک روم میں سب دوست لوگ پورا کچھ بھی بھوک لگتا ہے تو ایک بائک جاتے سوسا کولڈ ڈرنک لے کر آ جاتے کاتے پیتے گیم کھیلتے ہیں ویسے ہی کرتے کرتے دن
روزہ نہیں لگے تھ سان بابو
نہیں بہت لوگ بولا رکھنے کے لیے لیکن ہم سے ہے نا بھوک برداشت نہیں ہو رہا تھا مطلب ہم ڈرائیو بھی کیے نا
تو پتا نہیں ہے مطلب مطلب پاگل جیسا لگ رہا تھا ہم کو پورا
ہاں چلیے صحیح کوئی پرابلم نہیں روزہ رکھے تو نیکی نہیں رکھے تو گناہ بھی نہیں
لیکن رکھ لیکن رکھنا